ہلو آواز آ رہ ہےپ کو
جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے-
جی بے شک آپ کی آواز آ رہی ہے-
تو دیکھیے جناب آج جس موضوع پر میں- اظہار خیال کا یاد رکھتا ہوں اس کا عموان ہے وقت- اگر اجازت ہو تو میں اپنی گفتگو کی تمہید کی بنیاد- مسلح میں کرنا چاہوں گا- اور دیکھیے زندگی کی تمام دولتیں- اگر کسی نعمت کو سب سے زیادہ بے رحم- سب سے زیادہ مواد- سب سے زیادہ بنصد اور- سب سے زیادہ قیمتی اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ ہے وقت- اور دیکھیے
جی -جی
جی دیکھے وقت نہ کسی بادشاہ کے لیئے رکتا ہے- اور نہ کسی فقیر کے لئے- رفتار کم کرتا ہے- اور نہ ہی کسی بادشاہ کے لیے اپنی رفتار کم کرتا ہے اور نہ ہی کسی فقیر کے لیے- اور دیکھیے- اس کی گردش میں نہ سفارش کا اثر ہوتا ہے- نہ قوت کا نہ دولت کا اور نہ ہی شہرت کا- ہر انسان کو روزانہ یکساں مقدار میں وقت کا- وقت عطا کیا جاتا ہے لیکن- اسی یایکساں تقسیم کے باوجود- کچھ افراد تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں جبکہ ایک بعض اپنی زندگی کا نشان تک نہیں چھوڑ پاتے اس سے یہ حقیقت نماں ہوتی ہے کہ انسان کی قیمت اس کے پاس موجود پاس موجود وقت سے نہیں اس کے پاس موجود وقت سے نہیں بلکہ وقت کے استعمال کے سلیقے سے متعین ہوتی ہے میرے نزدیک اکثر افراد وقت کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے طالب علم امتحان کے بعد افسوس کرتا ہے تاج نقصان کے بعد تبدیل سوچتا ہے اور بزرگی کی دہلیز پر پہنچ کر ان انان جوانی کے لمحات کو یاد کرتا ہے حالانکہ دانش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان افسوس کو اپ اپنا استاد بنانے کے بجائے بصیرت کو اپنا رہنما بنائیں وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر لمحہ خرچ ہو رہا ہے چاہے ہم اس سے واقف ہوں یا نہ ہو اسی لیے میرے نزدیک وقت کو ضائع کرنا دراصل زندگی کو ضائع کرنا ہی ہے میں تم سے استسفار کرنا چاہوں گا کہ کیا وقت کی قیمت اس اس سے گزارنے کے بعد محسوس ہوتی ہے یا دانش مند انسان گزرنے سے پہلے ہی اس کا ادراک حاصل کر لیتا ہے اس بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے
جی بے شک تمہاری تمہید نہایت پرمانی اور فکر افروز ہے
ت ہمم میرے نزدیک وقت کی قیمت کا ادراک صرف اس کے گزرنے کا یا باقی رہنے کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانی شاعور کی پختگی کا مسئلہ ہے بہت سے افراد تمام عمر وقت کے درمیان رہتے ہیں مگر کبھی وقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے وہ گھڑی کی سوئیوں کو وقت سمجھ بیٹھتے ہے حالانکہ گھڑی صرف لمحات گناتی ہے وقت کو انسان کی زندگی کی تعمیر یا تباہی کا نام ہے دو افراد ایک ہی گھنٹہ گزار دیتے ہیں ایک اس گھنٹے میں علم حاصل کرتا ہے تجربہ سمیٹتا ہے اور اپنی شخصیت کو بلند کرتا ہے جبک دوسرا اس کی مدت کو غفلت سستی اور بے مقصد مشغولوں کی نظر کر دیتا ہے گھنٹوں دونوں کے گھنٹہ دونوں کے کے لئے یکساں تھا مگر اس کی قیمت مختلف ہو گئی میر نزدیک وقت کا اصل حسن اس کی محدودیات نہیں
شہ ہے اگر انسان کو یقین ہوتا کہ
کی زندگی لامحدود ہے تو شاید محنت محبت
علم اور قبانے بھینیمیت ہو
فنا کا احساس ہی انسان کو بقا
کے قابل حمال پر سا ہے
اسی لیے وقت صرف چلتی ہوئی مدت نہیں بلکہ وہ استاد ہے جو ہر روز بغیر الفاظ کے انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ کبھی دستیاب نہیں ہوگا اسی تناظر میں میرا ایک استفسار تمہاری خدمت میں ہے اگر وقت واقعی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے تو پھر کیا اس دولت کا بہترین استعمال صرف ذاتی ترقی میں ہے یا انسان کی اصل کامیابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنا دوسروں کی بھلائی اور اجتماعی فلاخ کے لیے وقف کر دے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں
ج بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور میں آپ کی تمام گفتگو سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں تم نے جو استفار پیش کیے ہیں اس نے گفتگو کو ایک نہایت وسیع تنظر عطا کر دیا ہے میرے نزدیک وقت کا بہترین استعمال صرف ذاتی ترقی تک محدود نہیں رہنا چاہیے اگر علم صرف اپنی شہرت کے لیے حاصل کیا جائے دولت صرف اپنی عیاشی کے لیئے جمع کیے جائے اور صلاحیتیں صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کی جائیں تو یہ وقت کا مکمل انصاف نہیں انسان عزت ماہی مخلوق ہے اس کی ذات کی تکمیل بھی معاشرے سے وابستہ ہے اسی لیے جو وقت صرف اپنی ذات کے گرد گردش کرتا رہے وہ آخر کار خود پرستی کی صورت اختیار کر لیتا ہے جبکہ جو وقت دوسروں کی اصلاح تعلیم رہنمائی اور خدت میں صرف ہو وہ اپنی محدود مدات کے باوجود لامحدود اثرت چھوڑ جاتا ہے تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان افراد کو بقا حاصل ہوئی جنہوں نے اپنے اوقات کی صرف زندگی نہیں بلکہ نسلوں کا تعمیر کے لیے وقتف کر دیا لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے بعض افراد ہر وقت مصروف رہنے کو وقت کا حسن سمجھ لیتے ہیں حالانکہ مصروفیات اور مقصدیات میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صبح سے شام تک مسلسل کام کرتا رہے مگر اس کے تمام کوششیں اسے کسی بلند مقصد کے قریب نہیں لیتی جاتی اسی کے برعکس ایک شخص چند گھنٹوں کی مناظ محنت سے وہ نتیجہ حاصل کر لیتا ہے جو دوسرا تمام دن کی افراد کے مصروفیت کے باوجود حاصل نہیں کر پاتا اسی لیے میرے نزدیک وقت کا میزان اس کی مقدار نہیں بلکہ اس کی کیفیت بھی کیفیت بھی ہے جو لمحہ کسی مظلوم کی مدد کا سبب بنے کسی جاہل کو علم بخشے کسی مایوس دل میں امید پیدا کرے وہ چند لمحوں کے باوجود صدیوں سے زیادہ قیمت رکھتا ہے اسی بنیاد پر میں تم سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ کیا انسان کو وقت کا تقسیم میں اتدال کو ترجیح دینی چاہیے یا اپنے تمام اوقات کو ایک عظیم مقصد کے لئے وقف کر دینا چاہیے اس میں آپ کہ کیا رائے ہے اور کیا کہ رہا ہے
جی بے شک تم نے جس نفیس انداز سے وقت کی معلومات اور اس کے اجتماعی پہلو کا تجزیہ پیش کیا ہے اس سے مختلف فکری افواب واہ ہو گئے ہیں میں نزدیک انسان کتنی کا حسن افراد یا تفریت میں نہیں بلکہ اعتدال میں پوشیدہ ہے اگر کوئی شخص اپنی تمام قوت صرف ایک ہی مقصد پر صرف کر دے اور اس کی جات خاندانی روشنی اور جسمانی اور روحانی ذمہ داریاں پا سے پشت چلی جائے تو باجاہر اس نے وقت کا انتہائی انتظام کیا ہوگا لیکن حقیقت میں اس نے وقت کے متوجہ نظام کو متاثر کر دیا ہوگا زندگی مختلف حقوق کا مجموعہ ہے دل کا حق الگ ہے
عقل کا حق الگ کا حق الگ اور معاشرے کا حق الگ ہے
دانش مند وہ نہیں جو ایک حق ادا کر کرتے ہوئے باقی تمام حقوق فراموش کر دے
ہاں
بلکہ وہ ہے جو ہر ذمہ داری کو اس کا جائز مقام عطا کرے میرے نزدیک وقت کی تقسیم دراصل انسان کی بصیرت کا امتحان ہے ہر لمحہ یہ فیصلہ طلب کرتا ہے کہ اس وقت کی اس چیز کو ترجیح دی جائے بعض اوقات ایک گھنٹہ کتابوں کو دینا حکمت ہوتا ہے بعض اوقات وہی گھنٹہ والدین کی خدمت میں گزارنا زیادہ بامانی ہوتا ہے اور بعض اوقات کسی مایوس دوست کی دل جو ہوئی کسی امتحان کی تیاری سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے اسی لیے وقت کی قیمت صرف اس بات سے متعین نہیں ہوتی کہ وہ کس کام میں گزرا بلکہ اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس لمحے کا تقاضا کیا تھا جو شخص وقت کا تقاضوں کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو
گد نہیں کرتا بلکی پھر مانی بنا لیتا میری نظر میں تمام دد کا
مرکزی سوال اب بھی باقی ہے اگر وقت ہر دمہ انسان کو اس کی منزل کے قریب بھی لے جا رہا ہے اور اس کی موت کے قریب بھی تو پھر عقل مندی کس میں ہے مستقبل کی مسلسل تیاری میں
یا ہال کے لے کو اس کی تمام مت
کے ساتھ جینے میں
چلیے ان شاء اللہ بعد میں بات کرتے ہیں